ہیلو
ہلو
جی کیسے ہیں آپ
جی میم میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
ہم بھی ٹھیک ہیں لیکن می مت بولیے ایسے ہی نارمل بات کریے
اوکے
اور کیا ہو رہا ہے آج
کچھ نہیں بس ایسی آفس آیا تھا آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں میں بھی گھر پہ بیٹھی تھی گھر کا کام کر رہی تھی افری ہوں تو سوچا آپ سے بات کر لوں
تھینک یو ٹائم نکالنے کے لیے میرے لیے
ہوں
اور کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں
لائف میں تو کچھ نہیں چل رہا ہے سوچ رہی ہوں ورک فرام ہوم سوچ رہی ہوں کچھ کام کر لوں گھر پہ ہی کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں تو مجھے باہر جانا ہوتا الاؤ نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں کچ جاب وااب گھر پہ سوچ رہ رہی ہوں کرنے کے لیے لیکن مل نہیں رہا ہے اور مل بھی رہا ہے تو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے مجھے
میں نے بھی سنا ہے کہٹ کو گھر پہ کرتے ہیں جو کام ہو تو وہ مجھے بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے بٹ ابھی کچھ ایک کام مجھے ملا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ٹرسٹ ہوا ہے مجھے ٹھیک ہے تو وہ ٹائی کرنے کا ٹرائی کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے تو آپ بتائیے آپ بھی کریے اگر آپ کو مطلب پیمنٹ آئے تب آپ ٹریسٹ کریں اس پہ ا اچھا پلیٹ فارم ہے یہ باق آن لائن کام پہ زیادہ ٹرس تو نہیں ہوتا ہے بھروسہ نہیں ہوتا ہے بٹ کچھ پلیٹ فارم ایسے ہوتے ہیں جو بھروسہ کر سکتے ہو آپ آپ ٹرائی کیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے
میں ایڈ بھی دیکھتی ہوں تاکہ مجھے کوئی اچھا مطلب پلیٹ فارم ملے تو میں اس پہ مطلب سب کچھ اپنا سبمٹ کروں لیکن مجھے ملا تو کئی بھی لیکن میں نے اس پیسے مانگتے ہیں سب کی پہلے پیسے سبمٹ کرو اس کے بعد کچھ ورک ہو پائے گا تمہارا تو اس پہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اگر میں نے پیسے دے دیے اس کے بعد پھر وہ باقی کمپنی تو وہی ڈر لگتا ہے
تو ہاں بالکل بکل ہم لاس میں آ جائیں گے کیونکہ ہم یہاں کمانے آئے پ پ لگے اور لاس میں ہو جائیں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ابھی آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملا آن لائن
ابھی تک تو نہیں ملا ایک ملا ہے تو سوچ رہی ہوں کرنے کے لیے ابھی ٹرائی کروں گی
وہی مجھے ملا ہے تو میں بھی وہی میں بھی وہ ٹرائی کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسا چل رہا ہے وہاں پر اچھا چل رہا تو میں آپ کو تھوڑا سا ریکمینڈ کروں گا بتاؤں گا آپ کو تو آپ اسے کریں اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ارننگ باں اچھی ہو جائے
جی جی
اور بتائیے آپ کے گھر پہ کون کون ہے
ہمارے گھر میں میری فیملی ہے میرے ہسبینڈ ہے میرا بچہ ہے میں ہوں اور ہمارے ساس ہوتی
اچھا کیسی چل رہی ہے آپ کی
فیملی سے اچھی چل رہی ہے ابھی تو میں نے سب کو کھانا ونا کے کھلایا ہے اس کے بعد پھر میں سوچی کہ آپ کوئی آج کل ن کئی دن ہو گئے فون نہیں ہوا بات
ارے صاحب تھینک یو مجھے یاد کرنے کے لیے اور تھوڑا ٹائم نکال لیا کرو یار تھوڑا کال وال کر لیا کرو بات کر لیا کرو کیہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہیں گے کش میں رہیں گے تو ایک دوسرے کے ہال چال ملتے رہیں گے ہے نا
سحی بات صحی بات
ہ کیونکہ بات کرنے سے بات تو ہوتی ہے اگر بات ہی نہیں کرو گے تو تو بھول جائیں گے سارے جو رشتے ہیں ہمارے ریلیشن ہے سارے خراب ہو جائیں گے چیزیں ہے نا بات کرتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ ایک دوسرے کے ٹچ میں رہیں اور بتائ آپ کے بیٹا کتنا بڑا ہے بیٹا بڑا ہے بیٹی بڑی ہے
بیٹا ہے ابھی زیادہ بڑے ہیں نہیں تین سال کا ہے
اا تو ابھی تو چھوٹا ہے
اچ
تو بیٹی تو اس سے بھی چھوٹی ہوگئی ہے نا
ہوں ابھی تو چھوٹا ہے اور آپ کی فیملی کیسی چل رہی ہے
میری فیملی بھی بڑھیا چل رہی ہے پر والے کا شکر ہے اچھی چل رہی ہے
اور آج کھانے میں کیا بنا ہے آپ کے گھر پہ
آ نہیں میں آج دال چاول بلا تھا
اچھا یہاں یہاں بھی ہمیں ہم بھی بس دال چاول بنائے تھے اور روٹی سبزی بنائے تھے سب لوگ کھائے ہیں اب ہم میں فری تھی کھانا وانا کھا کے سب لوگ فری ہو گئے
یہاں کا موسم کیسا ہے گرمی ہے یا بارش ہو رہی ہے کیسے کیا ہے
بارش تو ہو نہیں رہی ہے بس موسم آج صحیح ہے تھوڑا بہت موسم دو تین دن سے اتنی بارش اتنی بارش ہو رہی تھی کہ پریشان ہو جاؤ کیچڑ کیچڑ دیکھ کے
اچھا
ہوں
ہمارے یہاں بھی بارش ہی ہو رہی تھی آج دھوپ ہے اور گرمی بھی ہے آج بہت زیادہ
جی
جب بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ دھوپ ہو جائے دھوپ ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بارش پھر سے آ جائے آج دھوپ ہے تو لگ رہا ہے کہ بارش ہی ٹھیک تھی
ادھر تو دھوپ نہیں ہے ادھر کا موسم بس صحیح ہے بس تھوڑا گرم موسم ہے ادھر
اچھا
ہاں
میرے یہاں تو گرمی ہے
ہ
تو ابھی گرمیوں میں کوئی چھٹیوں میں آپ نے کوئی پلان بنایا تھا گھومنے کا کہ گئے تھے کیا گھومنے وومنے گئے تھے
ہاں کہیں نہیں گئے تھے بس مائکے مائکے سے سسرال دو ہی جگہ بس گھومے تھے
ہاؤس وائف کا تو یہی رہتا ہے کہ مائک پہنچ جائیں وہی ان کے لیے ہو جاتا ہے ہاں وہی اور ہو جاتا ہے چلو وہی اپنے بھائی بہن ماں باپ سے ہی ملے
ہاں
وہ ان کا یہٹ بولتا ہے
اور ٹھیک ہے آپ لوگ کہیں ٹور نہیں گئے گھومنے
ہاں ہم گئے تھ تلا ہل اسٹیشن گئے تھ ہے وہاں پ چھٹٹیاں منا کر آئے تھے جی جی
اچھا لگتا ہے وہاں پہ گھومنا جھرنے دیکھنا اور پھر نہ آنا آ کے جھرنے والے پانی میں
سب سے اچھی بات امپورٹینٹ بات کی ہوتی ہے نا وہاں کا ویدر جو ہے وہ اولڈ ہوتا ہے
اچھا
ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم میں تو یہی لگتا ہے کہ اب ہم کاش ہمارا بھی گھر یہاں ہوتا ہل اسٹیشن پہ ایسا
لیکن ہوں لیکن جب بات کرو جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ کتنی کٹنائی سے ہم لوگ یہاں جیتے تو ہاں
جی جی جی جی جی ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ وہاں کیسے اپنا جو ہے اپنی زندگی جی سروائو کر کے تو آتے ہیں بیچارے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ جس پ سے بیتتی ہے وہی جانتا ہے دور کے ڈھول جو ہوتے ہیں نا وہ سہانے لگتے ہیں انسان کو جب انسان اس میں جاتا ہے تب سچائی پتہ چلتی ہے کہ یار ہم اپنے گھرہ ہی ٹیک
ا اپنے گھر پہ صح ہے بس گھومنے کی جگہ ہے گھوم لو بس اس کے بعد اپنے گھر پہ آ جاؤ یہ صحی رہتا ہے
سب سے اچھا اپنا گھر
ہوں
کیا انسان کو کہیں بھی گھمائے گا کہیں بھی چلا جائے گا بٹ لوٹ کر اس کو اپنے گھر یہی یاد آتی ہے کہ ہر میرا گھر میرا ہی گھر ہوتا ہے
ہ صحیح بات اپنا اگر اپنا ہی ہوتا ہے چاہے جتنا گھومتا ہے لو
کتنا بھی ہو چاہے ہماری جھپڑی کی ل سےی ہی مگر اپنا گھر اب نہیں ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اپنے گھر نا
روومٹ ٹہلو پھر آؤ اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ جتنا سکون ملتا ہے اتنا کہیں نہیں اور تھکان اتنی ہو جاتی ہے گھومنے کے بعد کچھ کہنے کے لیے نہیں ہاتھ پیر پورے اتنے درد ہوتے ہیں ویکنیس ویکنیس لگتی ہے شریر میں
جی اور آرام سے جب ریلیکس ہوتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی ہوتے ہیں فل ایکم ف ل ہوٹتا ہے کہ
جی ہم کو تو بہت دقت ہوتی ہے اگر میں گھومنے چلی جاؤں تو ہاتھ پیر میرے اتنے درد ہونے لگتے ہیں بڑی دقت ہو جاتی ہے
اچھا
اس لیے کہیں جانے کے لیے پہلے دس بار سوچنا پڑتا ہے تب کہیں گھومنے جاؤ
بالکل من ہی نہیں کرتا ہے پھر ایسے میں جب ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے نا دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے
آپ لگ کا تو سحی رہتا آپوگ کو تو نہیں دقت دیتا ہے دقت ہم لوگ کا ہاؤس وائف کا دیتا
ہاں لیڈیز ہاں جی جی جی جی ج ان کو زیادہ پرابلم ہو جاتی
جی ہاں ہم لوگ
جو خواتین جو خواتین ہوتی ہیں نا اس کو زیادہ دقت ہو جاتی ہےپ
اور پ میرا چھوٹا بیبی بھی ہے بت پریشان کرتا ہے مجھے
کے لیے تو اور دقت ہو جاتی ہے
ابھی تین سال کا ہے خوب پریشان کرتا ہے مجھے
اچھا
ہ
نٹ کٹ ہوگا کافی ہے ا خاب ہوگا سی جی
بہت پریشان کر کھانے پینے میں تو اتنی دقت کرتا ہے کچھ کہنے کے لیے نہیں کیا ہمیں ب تا ہوں اس کے بارے میں یہ نہیں کاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا ہم کو یہ بنا دو تین سال کا اتنا بولتا ہے چٹر پٹر بولتا ہے کہ غصہ آتیے اس کے اوپر کبھی کبھی ہوں
چلیے بچے ایسے ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے اور بچے ہو تو گھر اچھا لگتا ہے چہل پہل رہتی ہے بچوں سے بچوں کے بنا وہ گھر ہی گھر کیا یار جہاں بچے نہ ہ ہے نا
پیار سے بولتا ہے پلیز مما بنا دو تب وہ مطلب جو جتنا غصہ رہتا ہے سب شانت ہو جاتا ہے
چلیے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیے اچھے سے اپنی لائف اچھے سے بتائیے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ بھی بات کرتے رہیے گا
جی جی جی جی جی
جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ کو سمے ملے تو آپ کال کر لیجیے گا
جی جی پھر پھر میں رکھتی ہوں باہ
اوکے بائے